ہیلو
السلام علیکم جی
وعلیکم السلام میڈم آپ کیسی ہے
میں بہت اچھی ہوں الحمد للہ اللہ کا شکریہ آپ بتائیں
الحمد للہ میں ابھی بہت اچھا ہوں آپ کے والد اور والدہ ٹھیک ہے
ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں وہ بھی اور آپ کے گھر میں سبھی خیریت اچھے ہیں
الحمد للہ ہم بھی سب ٹھیک
جی جی آپ کے ممی پاپا این جی بتائیں بتائیں
میرے ماما پاپا ہیں
جی
کیا
آواز اب کلیئر آ رہی ہے نا
ہوں ہوں آرہی ہے
جی اوکے ہاں تو بتائیے ذرا یہاں پہ تھوڑے ایشوز تھے کوئی میس س نہیں پائی
جی تو آپ کا کالج کیسا چل رہا ہے
میرا کالج بہت اچھا ہے مطلب
کوئی دن اچھے جاتے ہیں کوئی دن نہیں جاتے ہیں اور تھوڑا اگزام کا بھی پریشر چل رہا ہے اور تھوڑا بورنگ سا فیل ہوتا ہے بٹ
اوکے توب آپ کا کون سا سیمسٹر چل رہا ہے ابھائی
ہ میرا تو سیکنڈ ایئر چل رہا ہے اور آپ کا
میرا بھی سیکینڈ ایئر چ رہا ہےیرے تو فورتھمسٹر کی ایگزام ہے نیکسٹ ویک نیکسٹ منھ ایکچولی
اچھا آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے تب پس
میرا کوئی فیورٹ سبجیکٹ نہیں ہے بٹ میرا جو میجر سبجیکٹ وہ فائنس ہے میں بی کام پرچو کر رہا ہوں ایکچولی
کام بھی کم پرس پ ہے کیونکہ بہت اچھی بات ہے
آپ کو پتاہ ہے جب میں نیا نیا کالج میں گیا تھا نا
جی بتائیے
تو میرے اتنے وہاں پہ دوست بنے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں ہم کھانا کھانے جاتے تھے نا کینٹین میں
جی جی جی
میں مذاق کے بنا بتا رہا ہوں یہ سچی بات ہے چھوڑو وہ سب
جی
وہاں پہ ٹیبل کم پٹ جاتے تھے
ا ماشاء اللہ
ہم پھر عادت کھڑکیوں پر بیٹھتے تھ
جی
پھر چھ مہینے ہوئے ایک سیمسٹر پاس ہو گیا
جی جی جی
میں تھے ان کے آدے رہ گئے پھر ایک اور سیمسٹر گیا پ جتنے بچے اتنے آھے ہو گئے
جی جی جی
پھر تیسرا سیمسٹر آیا
جی
جتنے تھے ان میں سے چار بچے ہم
تو پھر ابھی کیا چل رہا ہے
ہاں ابھی چوتھا سمر چل رہا ہے تو ان چار میں سے اب ہم دو ہی بچے
تو آپ لوگ آپس میں اچھے بہت اچھے دوست ہو گئے ہوں گے
جو لاسٹ ہاں جو آخر میں بچا وہ تو میرا جگری آ رہا ہے
چلے بہت اچھی بات ہے
ہوں آپ سناؤ
تو دراصل اگر میں بتاؤں میرے دوستوں کا تو مجھے میں بہت ہی زیادہ شائفسن ہوں مطلب میں اتنا نہیں کھل پاتی ہوں تو میرے اتنے دوست نہیں ہیں اینڈ مجھ مجھے موسٹلی اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے تو آنا جانا بھی اکیلے ہی ہوتا ہے اور کسی سے ہائے ہیلو ہو گئی تو ہو گئی اننٹ ل ن نے اکیلی
آکے الے آکے الے
ٹھ
کیا بتاؤں میں آپ کو آپ کو پتا ہے میرے کالج میں آپ مان لو جانتی تو مجھے بہت ہے میں بھی بہتوں کو جانتا ہوں کیوںہ میں سے شا بائی تو نہیں ہوں
جی جی جی
آپ بول دیجیے وہ ایکسٹرو ووٹ ہوتا ہے نا
جی جی جی ہاں
آپ تو میں ایکسٹروورٹی ہوں تو بات تو سبھی سے کرتے ہیں سبھی جانتے بھی ہیں سلام ولام کرتے ہیں
جی مطلب سب کا اچھے سے سلام دعا ہے آپ کا سب حال خبر آپ کو سب پتہ ہوتی ہوگی سبھی کی
ہوں تو لیکن چلتا میں صرف ایک ہی ساتھ دوں ایک ہوتا ہے نا کہ چلتے چلتے کوئی مل گیا ایسے سلام ولام دوست سب ہے وہاں پہ
بہت اچھی بات ہے
بٹ یار تو میرا یہ کیا آب
بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کی دوستی بہت آنگے تک پس آ ہے ان کے ساتھ
ہامد آپ اکیلے ہوجیے کالج میں
ہاں موسییا کی رہے اور موسٹلی اور بھی ہائے ہلو ہو جاتی مطلب ہم ایسے نہیں بول سکتے کہ شاید میں بہت رویوں سے روڈ ہوں بٹ نہیں لیکن ہائے ہلو ہو جاتی ہے بٹ ایسے کوئی جیسے آپ نے بتایا ایسے کوئی جگلی یار ایسا نہیں ہے
اوکے
جی
آپ کو پتا ہے میں جو پہلے تین سیمسٹر سے
جی جی جی
ان میں میں اپنی گاڑی میں جیادا تھا کالج
جی جی سر نیکسٹ
لیکن پھر اس کی جو عمر تھی گاڑی کی پندرہ سال تھی نا ٹوٹل تو چودہ سال ہو گئے تھے تو بابا نے بھی کہا کہ اب اس کو رکھ کے کوئی فائدہ نہیں اگلے سال پھر اس کو ہاں
نہیں مہمان کے لیے سوچتے ہیں
ہاں تو ان نے بولا کاب اس کو بیچ دیتےے ورنہ پھر نہ یہ سب اس کو بنگال میں دینا پڑے گا
ٹھیک ہے جی
تو پھر بھیج دیا اب میں اس سیمسٹر لنگڑا چل کے جا رہا ہوں کالج
جی تو ابھی آپ اپنے دوست کی ویکل کا یوز کر رہے ہیں
نہیں میں لوکل رسپورٹ یوز کرتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ
اوکے تو اچھی بات ہے نا ہر چیز کا ہمیں کیا کہتے ہیں ایکسپیریئنس ہونا چاہیے
اکسپیرینس تو سب چیزوں کا ہے بٹ پھر وہی بات ہے
بات کیسی بات ہے
ایسی بات ہے کہ خود کی چیز خود کی ہوتی ہے جب چاہے آئے جب چاہے
اچھا ہاں اس لی جو ہمارے ہمارے یہاں جو ہمارے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں نا تو ان کو جو گاڑیوں کا ایک ی نو شوق ہوتا ہے ایک جو ان وہ گاڑیوں کے ساتھ ان کے چہروں میں جو رونق ہوتی ہے خود کی وہ کچھ اور ہوتی ہے
ہوں لڑکوں کو ہوتا ہے گارڈنگ کے ساتھ پہلے سے اینڈ کالج میں آپ کو پتا ہی ہے
جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ بہت جلد آپ کو نوازے گا اور اس سے زیادہ اچھی نواز دے گا
جی انشاء اللہ شکریہ آپ کا بہت زیادہ
ہاں سم بہت جلدی
ہاں میں نے سنا آپ کا بھائی آپ آپ کا بھائی بھی سوچ رہا ہے کالج میں آنے کا
ہاں ہاں ہاں میرے جو چھوٹے بھیا ہیں چھوٹے بھائی جن ہیں تو وہ بھی سوچ رہے تھ تھ بٹ جو میری بڑی پنیچان ہے جو میری بڑی بہن ہے میری اپنی جان تو وہ بول رہی تھیں کہ انہیں باہر بھیج دیتے بٹ باہر ایسے ہے بامبے سائڈ پڑی میٹرو سٹی کے لیے پر جو میرے بابا ہیں وہ مار نہیں رہے ہیں ابو جان تو دیکھتے ہیں ابھی جو بھی کچھ ہوتا ہے تو حالانکہ آپ تو دوست ہیں آپ سے تو رائے مشورہ کی جائے گی میں آپ سے بالکل پوچھوں گی اور ہم بہتر کیا دیکھ سکتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے
جی مشورہ کرنا تو ہماری نبی کی سنت ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے قلی نبی نے بتایا ہے تو ان کے راستے پہ تو چلنا چاہیے ہی
جی اور آج کے زمانے میں انسان بنا تعلیم کے مجھے نہیں لگتا اس دنیا میں چل سکتا ہے
بالکل صحیح بولا تعلیم ذہنی طور پہ ہی ہمیں آزاد کرتی ہے اور ہر طریقے سے ایک ایک تعلیم یافتہ جو عورت ہو یا مرد ہو وہ جس طریقے سے سوچ سکتا ہے وہ ہمارے معاشرے کے جو پچھلی سوچ کے لوگ ہیں ان سے تو بہت ہی بہتر ہے اور تالو واقعی میں میرا ماننا ہے نا کہ مرد سے زیادہ ایک عورت کے لیے آج کی ڈیٹ میں اللہ کا دیہ بیس قیمتی نایاب تحفہ ہے کیونکہ اسف آپ کو تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں آپ کچھ نہ کچھ اپنے پیروں سے الگ ہی رضا کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر الگ کی مرضی ہے اس تعلیم کے انوسار پھر آپ کو کچھ مل رہا ہے کام مل رہا ہے آپ کر سکتے ہیں اور جب آپ کام کریں گے تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے پیسے ہوں گے تو آزادی آٹومیٹک آئے گی آزادی آئے گی تو آپ کے دل میں فون ہوگی آپ اپنی پسند کی چیزیں کر پائیں گی تو یہ چیزیں تو آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں جو چینجز ہیں وہ تو واقعی بہت ہی دلچسپ ہیں اور بہت خوشی دیتے ہیں مجھے
جی میں خود سوچ رہا تھا کہ میں اب کالج نہ جاؤں کیونکہ مجھے شوق ہے خود کا کام کچھ شروع کرنے کا لیکن میرے جو ابا جان ہے میرری جو والد جان ہے وہ نہیں مان رہے ہیں وہ بول رہے آپ پہلے گریجویشن کرے آنرس کرے اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے میں آپ آ کو اس میں مدد کروں گا تو میں نے بھی سوچا کہ کوئی بات نہیں ابا کا بھی شوق ہے
آپ مجھے دوست مانتے ہیں ہم اتنے ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں میں اپنے گھر پریوار کے بارے میں آپ کے سے باتیں کرتی ہوں آپ بھی اپنے گھر کے حالات شیئر کرتے رہتے ہیں ہم سے تو میرا بھی ایز اے دوست آپ کو یہی رائے مشورہ ہوگی کہ آپ اپنی تعلیم پہلے ختم کیجیے تعلیم بہت ضروری ہے ایک بار گریجویٹ ہو جائیے اور پھر اس کے بعد آپ- کو جو بھی بزنس میں جس, میں جس, بھی, چیز میں آپ کو- زیادہ شوق اپ اس چیز کو فالو کیجیے اپ اس راستے پہ جائیے اور اس پہ کام کیجیے لیکن- پڑھائی بہت ضروری ہے, اور آپ کے ابا جان بالکل صحیح بھولتے ہیں-
جی میں ان کو وہ مجھے پتا کیا بولتے وہ بولتے ہیں کہ ملازمتی سب کچھ نہیں ہوتا ہے- اگر آپ آنرس بھی کریں گے یا پھر صرف گریجویشن ہی کریں گے اگر آپ کل کو اپنا بھی کچھ کیا کاروبار شروع کریں گے- تو اس میں بھی بہت مدد ملتی ہے آپ کو کسی کے سامنے- دکنا نہیں پڑے گا کہ مجھے ایک کام کر کے دے دو- جی اسی لیے
میں بالکل رضامند ہوں آپ کے جو اباذان نے بتایا آپ کے والد بالکل صحیح پاتے- کر رہے ہیں اور ہر ذمہ دار م- پاپ جو بھی ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں- وہ ایک آپ کے بڑے- بھائی یا بڑے بڑی آپ کی بہنس ہوتی ہیں تو وہ آپ کو یہی صلاح دیتی ہیں اور ایک اچھے دوست- کے ناطے میں بھی آپ کو یہی صلاح دوں گی کہ تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم ہر کسی کا بہت حق ہے- اب تھوڑا ایکچول ٹھیک ہی گریجویشن ایک ہی جائے بٹ تعلیم میں- بہت ضروری چیز تو گو فارڈ-
جی چلو آپ- آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے دراصل- چل ابا جان بلا رہے میں دیکھ کیا تو یہ کیا بول رہےا-
بالکل ایسے خیال رکھیے اور اس مدعے پہ تو آپ یاد ہی رکھیے کہ پہلے تعلیم- کمپلیٹ کیجیے اور اس کے بعد آپ آگے راستے میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں بےشک اللہ آپ کو نوازے گا-
اوکے اللہ آاپس خیال رکھیے السلام علیکم-
اللہ حافظ
بی